ا ہیلو وعلیکم اللام کیسے بس بڑھیا ہے سب خیریت سے ہے
بس اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعائیں آپ بتاؤ
یہ سب کیریئر سے ہے اور پ ہلو آواز آ رہی ہے کیا آپ کو میری
سناؤ اور
بس بڑھیا کچھ نہیں بس سبھی نا کھانا وناا کر کے بیٹھے ہیں یار بچوں کا اتنا پرابلم ہے نا کھانے کا سوچ کیا بنائے ان کو اور کیا نہ بنائے
ہاں وہ تو ڈیلی کا ہے ڈیلی کی پریشانی ہے روز سو سوچ یہ مطلب پورا ٹائم نکل جاتا ہے پھر لاسٹ مومنٹ پہ وہی بنانا پڑتا ہے
بس اور دماغ خراب ہو جاتا ہے کیا کرے کیا نہ بنائے اور جو کہیں نا اچھا یہ بنا رہ نہیں کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے تو س ہار کے اپنی خود کی سمجھ سے ہمیں بنانا پڑتا
ہاںاں یہ تو ہے مطلب پورا دن ان سے پوچھتے و اور پر ہار کے بنانا وہی ہے جو ہمارا دل ہے
ہاں ان کو پتا کیا ان کو یہ ہے ہم ایسے کریں گے تو ہمارے یہ امی ہے وہ باہر سے ہمیں آڈر کریں گے ہم تو اپنے کے تالقی بھیا بہت اچھے سے سمجھ گئے ہیں ہاں ایسے کریں گے جب ہمیں لگے نا کھانے کا سمے ہو گیا ہم کہیں گے آؤ چلو دعا ووا کرو اور کھانا کھانا بیٹھ تو ان کو لگے گا نہیں ابھی نہیں آپ لوگ کریے آپ لوگ کریے ہم نہیں ابھی کھائیں گے ہے نا تو ہم تو تع ہم سمجھ نہیں پاتے تھے ہمیں لگتا ہے چلو ٹھیک ہے ایس ہی کر رہے اور جب ان کو لگتا ہے یہ کھا کے نپٹ لیے کیکہ اب ہم لگ رہای
ہاں تو یہ تو ہے ہر بچے کی کہانی یہ جب امی ابو کھا لیں گے بہن بھائی سب کھا لیں گے نا تب آئیں گے وہ
ہم ہمیں تب لگتا ہے ایسے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ایسے ہی دو تین دن ہمارے سھ ہوا تو ہم نے کہا اچھا اب کیا بنا ہے اچھا روٹی بنا رہے ہیں مطلب رکھا ہے سالن میںیرہ تو پھر کیا نہیں ہاںیں یہ نہ کھانا میں نے پھر کیا کھانا آپ چاہو تو کچھ باہر سے منگا دو تو یا کچھ چٹپٹ بنا دو میں اب تب سےیں میں نے نہیں بیٹھو اور یہیں جو م ہمخ میں گا تو اورار کوئی بھی رہے ویٹیبل ہو یہ لوگ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہے نا تو بچوں کو کھیل کے بڑا میں تو سچی دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ایسا تمہیں کیا بنا ہو ہے
پنیر کی سبزی بنا رہے ہیں نا تو سبزی کی طرح مت بنا کے د میں اسی پنیر کو سینڈوچ کی طرح یوز کر لو اسے سینڈوچ میں لگا لو کھیرا وغیرہ لگا دو پیاز ر گامس میںائٹک دو تو وہ اس طریقے سے کھانیں گے میونیز وغیرہ لگا کے
اچھا ٹھیک ہے بق یہ میونیز وغیرہ بھی نا یہ کیا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے ہے نا ن بہت ایسی چیز ہے کہ پھر آ جم جاتی ہیں ہم نہا اس چیز کی بکت بوگی ہیں جیسے ہم یہ نا کیا کرتے ج تھ مما میں میونیز بہت پسند ہے اسکول جا رہے پراٹھے نہیں ڈال دی ایسے سینڈوچ نہیں ڈال دی اور اس کی پیٹ میں اتنا انفیکشن ہوا مطلب صاف صاف رکھےساب کہ ماں دوپوت پھیلا ہوئے نے
اچھا اچھا ورنہ پھر وہی ہے انہیں گوشت بنا کے یا تو چھ
ہاں بہت ٹائم ایسی چیز ہے پنیر آپ دے رہے ہو تو بتائیں گے خود اگر نا ہمیں نہیں آتا کہ ریسیپی دیکھ لو تو پھر یوٹیوب چل
اچ
ہاں آپشن ان کے پاس ہوتے پنیر تو ایسے تھوڑا سا د مما ایسے کرو اور اس پہ شملہ مرچ ڈالو ایسے کرو اور ایسے کر کے ہمیں دے دو ایک کبات اچھا ہاں مطلب ا ر مطلب روٹی دو
نہیں میرا بھی چھوٹا سا بیٹا ہے نا تو وہ بھی رات کو مجھ سے بول رہا ہے کہ مما مجھے نا چ کنرا رول کھاننا ہے اب میں نے کیا رات میں کیس منگاؤں کہتا ہے کہ مما بلنکٹ سے منگا لو میں نے کیا اچھا رات میں بلنکٹ سے منگاؤں
انگی ان کے میں بہت جلدی آ جاتی ہیں
ہاں ہاں ہ ہ پھر کہ رہا چلو آپ بنا کے دے دو تو پھر ایسا تھا کہ پنیر رکھا ہوا تھا میرے یہاں ہاں تو پھر میں نے را اس کو تھوڑا سا میدا لگایا مدے کا آٹا لگایا نا اس کا ڈ وہ بنا کے تھوڑا سا رول ٹائپ میں اسے ہلکا سینک لیا اور سینکنے کے بعد تھوڑی سی اس میں چیزی وغیرہ لگایا پنیز وغیرہ اور گرین چلی سوس وغیرہ ڈالی ریڈ سوس وغیرہ اور تھوڑا سا پنیر کو نا اوپر سے روسٹ چلیا تل لیا اسے بلیک پیپر ڈال کے کالا نمک پغیرا ٹال کے اور تھوڑا سا پیاز کاٹا تھوڑا سا ہرا دھنیا وغیرہ اور کیا کہتے ہیں اتم اور کھیرا وغیرہ رکھ کے اچھے سے اس پہ بند گوبھی کا وہ لگا دیا تب تک اور سو وغیرہ کے ساتھ اسے لپیٹ کے ہلکا ہلکا دونوں سائڈ سے سیک لیا ہاں پھر میں نے اس کو دیا تو کہہ رہا ما یہ تو تم نے تو باہر سے بھی اچھا بنا دیا میں نے کیا بس تو تم یہی کھانا تھا
ہاں ایسے ڈائریکٹلی بول د کھانا نہیں کھانا کچھ پراٹھا دے دو مطلب آپ پراٹھا بنا رہی ہو نا کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ تو صرف اس میں چلی فلیکس لو اور اوررگینو ڈال اور تھوڑا سا اس میں بٹر ڈالو بس یہ ہے کہ پیزا والا ٹیسٹ آنا چاہیے ان لوگوں کواں یہ ہے نا کہ ہم لوگ ڈیلی پیزا کو کہیں گے تو یہ لوگ ہمارا جو ہمیں و لی ملتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا پھر
ہاں ہاں یہ تو ہے ہی
یہ ہے تو اتنا اسمارٹ میں نے کہا بھیا تم لوگوں سے اسمارٹ کوئی نہیں ہم لوگ تو یہی ڈھونڈتے رہے ہیں نا ممی لوگ کی ا کیا بنائے کیا نہ بنائے
نہیں نہیں کوئی نہ کوئی فرمائشیں لگی آتی ہیں اور پھر بھی ہم سوچتے ہیں آپ کہ چلو بچوں کی فرمائش پوری نہیں کریں گے تو کس کے کریں گے کیونکہ کھانا بنانا تو ہے انہیں کی وجہ سے بنا رہے ہیں
ہ ہ تو ہم آار ریسیپی کی یوٹیوب دیکھو اور ہماری تو جو بہن ہے وہ ہم سے گری ت ہمیں ایسا لگ رہا ہے کسی مطلب ریسٹرو میں کام کرنے لگے کو میں بنے کا ارے بھیا ایسے ہی ہوتا ہے وہ نہ ابھی پیٹ سے اللہ کی کرپا سے تو میں نے کہا پتا چلے گا تمہیں ہاں ابھی ہونے دو
ہاں یہ تو ہی
اٹھا کے اٹھا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کھانے کے لیے
ہاں اور بھائی کرنا بھی پڑتا ہے کیا کر سکتے ہیں اب وہ میں بولتے وہ رات کو بول رہے ہے ماما مجھے چکن ریپرول کھانا ہے بھیا چکن کہاں چلا کے رات میں
ہوں ہوں
سبزی وغیرہ پڑی ہے پنیر ونیر پھر میں نے رول وغیرہ بنا کے دیا اسے میں نے چلو یہ بھی ٹھیک ہے گھر میں چیز ہونا بھی ضروری ہے
تو ہم لوگ یار رکھتے بھی سی لگے مین کارن تو ہمارا بچوں کے لیے ہی ہوتا ہے ہے نا پتا نہیں کیا کیا کیا مانگنے لگ جائیں
ہاں کیونکہ ان کی چھوٹی موٹی بھوک ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے جٹ پٹ کے
گیارہ سال کا ہے مطلب بیٹا ہاں اور ابھی تک رو روٹی نہیں کھائیے ہے ہاں اور میں اس چیز کو لے کے بڑی چنتت ہو ایسا بھی نہیں ہے مطلب پراٹھا کھا لیے گا کیونکہ دیکھو ایج بڑنے پر پہ ہے اور ویسے بھی آج کل تو آئلی چیزیں بچے کو ویسے بچا ہو یا بڑا ہو ہر کسی نقصان دیتی ہے تو اگر میں اس کو اس وہاں کے لیے جیسے مدرس اگر پراٹھا رکھ رہی ہوں تو کھا کے آئے گی اگر میں روٹی دے رہی ہوں تو نہیں اتنا میں اور میں کیا تم اتنے بڑے ہو گئے گھر میں بھی کائے گا مجھے چائے پہ ہلکا ہلکا گھی لگانا پڑے بائبرس پر روٹی نہیں
سب کچھ کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے نا بچے کو اور اب بچوں وہ کیا ہی کر سکتے ہیں
اور میں تو یہ چیزیں دیکھوں ڈاکٹر کو جہاں ان کی چھوڑتی ہیں ویکسینیسن میں پوچھتی پوچھا تھا میں نے کا ڈاکٹر کتاب ایسے انہوں نے کہا چنتا کی وہ تو وشے ہے بٹ اتنا نہیں سوچو ہو سکتا ہے بچے کا ایک دو سال بعد جا کے ٹیسٹ چینج ہو جائے لیکن انہوں نے کہ آپ لوگ نا اس کو زیادہ سے زیادہ فیملی کے سبھی لوگ ہیں پرووائڈ کرو کہ یہ روٹی کھائے روٹی کھائے میں کیا وسے پرریشر بھی نہیں ڈالا جا سا ےے پھر کا ہو جائے گا کھائے گا نہیں پھر نہیں کھائے گا تو پھر مے لگتا ہے یار آنھا دے دیتے
جی جی جی پر یہ ہے کہ پراٹھا کوسٹرول وغیرہ بڑھاتا ہے وہی لیے ہوتا ہے وہ دقت بھی تو ے گ نا
بھائیائی ا یہی چیزیں تو میرے مائنڈ میں چلتی رہتی ہیں اب کیا کرو
ہ پر وہی نا بچے تو دی ہوتے ہیں
جدی اس لیے میں آٹے کی بنی جیے میں زیادہ سے زیادہ نا میری کوسش رہتی ہے میں یہ میں میدا یوز نہیں کرتی جیسے میں سوچوں گی یہی با میدا کی جگہ آٹا یوز کر
ہاں کیونکہ میدا بھی نقصان کرتا ہے
جیسے جد کر لیتے ماما مومو بناؤ تو میں مومو نہ میں نہیں ڈالوں گی میں ت بہت تھوڑی سی لوںگی مطلب اس لیے کہ اس میں وائٹنیس آ جائے تھوڑا سا ہے نا ڑنا وہ پھر آٹا جو رہتا ما بالکل کالا کالا پڑ جاتا ہے تو اس بس اتنا ہی ڈالوں گی پھر میں اسی کا بناتی ہوں میں نے کہا نہیں ا باہر کے ہم لوگ موموز دیکھتے ہیں یار کیسے کیسے مطلب
ہاں وہ یہ کہ چلو وہی چیز ہم انہیں گھر میں بنا کے دے رہے ہیں تو تو اس میں ہائیجین بھی سب صاف صفائی بھی ہے ٹھیک ہے اور ہم کم سے کم آئل یوز کریں گے وہاں تو ڈیپ کیاد تھا ہے نا باہر تو
باہر آپ وہ دیکھا ہے آپ نے وہ تو چھوڑو چلو اچھے اس میں ریسٹورینٹ میں یا کیفے میں یہ لوگ جیسے آپ نے دیکھا ہے باہر اسٹال لگا کے رکھتے ہیں ہائی ان کے کبھی آپ پاس سے گزرو ان کی جو وہ پڑھائیاں ہوتی ہے نا لگتا ہے کہ اس میں انہوں نے دس پندرہ دن کا تیل ڈال کے پڑے ہیں یہ اتنا کالا ہوتا ہے جیسے کالا تیل سڑکوں پہ بھی کھیڑتے ہیں اس طریقے کا ہے نا کر کر کے اسے کتنا میں نے کا پتا نہیں بھیا لوگ بچوں کے ساتھ پیسے نہیں لیتے ہو کیا جو اتنا کھلواڑ ب جو کہ سھ ہی ہو رہا ہے ار سب سے زیادہیک
اھ ہاں کیونکہ بچوں کو زیادہ لت لگتی ہے اس چیز سے
ہ اور ان کو بھی اور ایسا تھوڑی دیکھ رہے ہیں ان کے گھر کے تھوڑی کا رہے ہیں
جی جی جی یہ تو ہے ہی کیونکہ ان کو تو پتا ہے کیسے بن رہا ہے کیسے نہیں بن رہا لیکن باہر سے جو بچے نکل رہے بڑھ رہے ہیں کالج کیا ہوا ہے اسٹوڈنٹ لگ سب کھاتے ہیں
یہی تو چلیے پھر ٹھیک ہے
ہاں چلو کوشش کرنا کہ بھائی اسے رو دیکھھیلاؤ کیونکہ باہر کے کھانے سے کچھ نار ہوتی ر کھانی چاہیے روٹی سے تندرستی آتی ہے ہے نا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ